ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ہاں شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو ہاں شکر اللہ کا بس ہاں بس دعا
کہاں پہ ہو
ابھی میں ہوں شاپ پہ
اچھا ٹھیک ہے کام ہے کچھ
کام تو ابھی ادھر پانی نکالتے ادھر پانی گھس گئی تھی نا کل وہ بارش کی وجہ سے پانی پانی گھس گئی تھی
اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سناؤ باقی کچھ کھایا
ہاں
کچھ کھایا
کھایا ہاں ابھی چائے پی تھوڑی دیر پہلے
اچھا ٹھیک ہے ہوٹل میں گئے تھے
ہاں ہوٹل پہ گیا تھا ادھری چائے پی
اچھا کیا باقی ٹھیک ہو ہم جلدی جلدی یہ ہم اپنے اپنے ٹرسک ہے نا ہمیں وہ ہم جلدی کریں گے ختم روبی ہے نا اس نے اس نے بولا مجھے نیا نیا نمبر دے دو تب تک میں کام دلواؤں گی میں نے سوچا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اچھی بات ہے
آپ کو کتنے ہیں اس میں اس میں ٹاسک ابھی اس نمبر پہ جس پہ فون کر رہے ہو
ابھی ٹونٹی فور ہے اس میں اس کال کے بغیر ہے ٹونٹی فور
اچھا ٹھیک ہے پھر آج شام تک یہ ٹونٹی فور ختم کرنا کل ہے نا ٹیوزڈے
ہاں کل فرائیڈے تھ تھرسڈے تھ
آپ کو آئے گا نا یہ پیسے اگر آپ کو ٹوینٹی فور کالس ہے نا تو آپ ویسٹ مت کرو آپ کو پھر ٹوینٹی فور ہنڈریڈ آئیں گے اب شام تک ان کو ختم کر لینا
اب دیکھوں گا کس کو کس کو کال کروں گا
ہاں ہاں ہاں سب کو کرنا ایک ایک دو دو کالس تو
ہاں
ہم بھی کریں گے پھر ادھر سے
ہاں ہاں
اور
بس دعا
مجھے لگتا ہے آپ کے کام سے بہتر ہی کام ہے
ہاں آپ کیا کریں گے تو فی الحال تو بیٹھے ہی ہیں تو اب تو یہی کرنا ہے
ہے نا نمبرس کی پروابلم نمبر لانے ہے نا
وہ تو ملیں گے وہ ملیں گے
مجھے بھی پھر ایک لانا
کوئی بات نہیں وہ ملے گی بس دعا
کھانا ساتھ لیا ہے
ہاں
کھانا ساتھ لیا ہے
کھانا نہیں ساتھ لیا کھانا گھر میں جاؤں گا تو کھانا ادھرے ساتھ
اچھا ٹھیک ہے جب فون کاٹو گرس ہاں جب فون کاٹو گے نا تو سبمٹ کر لینا کال کو ٹھیک ہے
ہاں جی کروں گا کوئی بات نہیں
اور بتاؤ باقی
اور چائے پی
ہاں بچپن کی کچھ کہانیاں سناؤ ہاں ہاں چائے میں نے پی آپ بچپن کا کچھ ہاں شکر بچپن کا کچھ بولو کیا ہاں ہاں ٹھیک آواز نہیں آ رہی ہے
ہاں
آپ کو میری
بس دعا ادھر ہی بیٹھا ہوں دکان پہ ہی بیٹھا ہوں
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک اور بتا باقی
آواز آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے
ہاں ہاں ا رہی ہے
آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہاں شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا
آپ کی بیٹی ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے
بس دعا آپ کی بیٹی ٹھیک ہے
ہاں ہاں ٹھیک ہے
اللہ تعالی اس کو سلامت رکھے
امین اللہ تعالی آپ کو بھی جلی بیٹی سے نوازے بس ابھی بیٹتی ہوں کیا ہی کر سکتا ہے انسان تنگ آیا اپنی لائف میں
انشاء اللہ انشاء اللہ
ہے نا بہت تنگ آیا انسان اور سناو
ہاں ہاں وہ بات بھی ہے صحیح
ہے نا تنگ جیسے اچھا نہیں لگتا ہے کچھ
نہیں نہیں کچھ نہیں لگتا اچھا
اور کچھ اپنے بارے میں بولو کچھ یاد ہے جو آپ کو رہ گئی ہے ادھوری
کیا بول سکتے اب تو جو ہو گیا تو وہ سو چھوڑو اس کو کیا کرنا‌ ہے اس نے شادی کیا ہے
اور اس کا بچہ بھی ہو گیا شاید بیبی
ہاں ہاں ہاں
ہاں ہاں سنا میں نے آپ ہی نے مجھے بولا تھا نا کبھی وہ نظر آتی ہے
نہیں نہیں میں نے تو اس کو تب سے نہیں دیکھا
سچ میں
ہاں اللہ کی قسم
ہاں میں نے اس کو دیکھا تھا پرسو
اچھا
باہر ادھر ہے نا آشق گور ہے نا ادھر ہی
اچھا اچھا
ہوں ہوں
چلو قسمت کی بات ہوتی ہے
ہاں ہاں چلو آپ کو اللہ تعالی رکھے صحت اپنی وائف کو اور آپ گو بھی اور سنا پیر کے پاس جاتے ہو ہاں کتنی بار پوچھا پیر کے پاس جاتے ہو
ہاں جاتا ہوں
میں نے سنا تمہیں مار پڑتی ہے وہاں پہ
ہاں وہ تو بہت مارتا ہے
تمہیں بھی
مجھے نہیں مجھے نہیں
پھر
تو اس کو وہ پڑھتی مجھے نہیں پڑھتی
وائے اس کو لگتی وہ روتی ہے پھر
ہاں اور کیا
وائے کیا پیر ہے وہ پاگل پیر
ہاں وہ ایسے ہی وہ اس کے پاس ایسے ہی پیشنٹ پیشنٹس آتے ہیں نا زیادہ جی
اچھا ٹھیک ہے
تو اس اس کے پاس تو بہت رش ہوتا ہے ہر دن میں بہت رش ہوتا ہے اس کے پاس
اچھا اچھا ٹھیک ہے چلو اللہ تعالی شفا عطا
انشاء اللہ انشاء اللہ
انشاء اللہ اور میرے پاپا کو کھانے کا واک کرتا کری انشاء اللہ مجھے بڑا شوق ہے اپنے پاپا کو اور مما کو جانے کا
ان شاء اللہ
پاپا نظر ہی نہیں آتے ہیں مجھے بہت ٹائم ہو گیا پاپا کو دیکھنے میں مجھے بہت ٹائم ہو گیا
ہاں وہ ہوتا ہے آتا ہے نا ادھر سے دکان سے لیٹ آتا ہے
ہاں ہاں
بس دعا شکر اللہ کا
باقی سب بڑھیا
بس شکر اللہ کا
اور بچپن ہی اچھا تھا نا
ہاں پریشانی کوئی ٹینشن نہیں تھا اس ٹائم
شادی کر کے ہزار پریشانیاں اٹھتی ہے بچے کو سنبھالنا وہ یہ کتنا کرے گا انسان
بہت ٹینشن ہوتا ہے
اور کیا یہاں سے بچے کے خرچ ہے بہت سارے ابا کو بس پڑی ہے پیپ کی اس کو کیا ہے پیپ چاہیے اس کو
کو نیا پائپ لگانا ہے نا آج
ٹھیک ہے آپ تھف کر لینا پھر ادھر پائپ لگائے گی نا ہاں پاپا کیا کرے گا بچارا
ہاں میں جاؤں گا نا ساتھ
ہاں مجھے لگتا ہے آپ ہی سیکھو وہ پیپ لگانا وگانا لگانا تو پھر آپ ہی لگایا کرو گے کیونکہ اب کو بڑا یہ ہے نا اس کے ساتھ بڑا پیار ویار
میں جاؤں گا نا اس کے ساتھ
ہاں ہاں ٹھیک رہے گا وہ مجھے لگتا ہے
اس کو کل انکل آیا تھا نا بولتا تھا آ جاؤ آ جاؤ میں لوں گا تو اس نے بولا اس کو انکل نے بولا پھر چلو کوئی بات نہیں ہے کل آ جاؤ
اچھا ٹھیک ٹھیک وہ کہاں جائیں وہ کہاں جائیں گا انکل کے ساتھ اس کو ہے نا پاپا پاپا
ہاں ہاں ہاں اس کو وہ نہیں جاتا ہے اس کے ساتھ
وہی بو رہی ہوں نا
ہوں
وہ صرف پاپا کو اٹھا تاہ ٹینشن باقوں کو
باپ باپ کو وہ بہت ٹینشن اٹھاتا ہے
بہت بہت ہم گھر
ہاں اس کو وہ جب شام کو آتا ہے اس کو وہ کیا بولتے ہیں تبھی اسی اسی ٹائم وہ اسی کی اس اس کو بولتا ہے مجھے دار درد ہو گئے ورنہ وہ ٹھیک ہوتا ہے
ٹھیک ہوتا ہے ہاں
جب پاپا آتا ہے تو اسی ٹائم وہ بولتا ہے مجھے درد ہو گیا
ہاں
اب کیا بولیں گے
وہ بچارہ کیا کرے گا اس نے
اس کو بھی اوپر والا صبر دے میرے باپ کو بھی صبر دے اوپر والا
اور کیا وہ پھر بھی پاپا کا کالج ہے اس کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنا ہے نا
ہاں اس کو بھی ہاں اس کو بھی بہت برداشت ہے اس کے ساتھ بات اس کے ساتھ وہ جب آتا ہے تو تبھی وہ لگاتا ہے ناٹک آبا
ہاں
اسی ٹائم وہ کرتا ہے مجھے اس میں دارد ہے اس میں دارد ہے اسی ٹائم وہ کرتا ہے
اور کیا دن بھر وہ ٹھیک ہوتا ہے آپ کو پتاہ ہے اس کو کتنا چاول ہے دکان پہ پوچھوں مت ہ
ہاں ہاں ہاں مجھے پتہ ہے
پوچھو مت اب گھر لیتا ابھی کیا کرنا تھا اس چاول کا
ہاں ہاں ہاں
چلو اللہ تعالی پاپا کو صبر دے ہاں اللہ کی کسم وہ وہ
کے لیے بیس روپئے کے لیے تڑ پاتا تھا اس کو
اور کیا پھر بھی اس کو پاپا مت رکھتا تھا کوئی کمی
ایسا تھا
ہوں مشران تھا وہ مشران تھا پہلے سے
ہاں اور کیا
تھا نا مشران پہلے سے ہی
ہاں ہاں پہلے ہی سے مشران اس کو کال کٹ کرنے میں بعد پھر سبمٹ کرنا ہوتا ہے
ہاں مگر ضرور کرنا سبمٹ وارنہ پیسی نہیں آئیں گے ابھی رکو
ہاں میں تو مجھے پتا ہے سبمٹ کرنا ہے پھر یہ اوپر سے آپشن آتا ہے رائٹ سائڈ میں موبائل کے رائٹ سائڈ میں اوپر
ہاں ہاں ہاں جب کال کرو گے نا کال اینڈیڈ وہ اوپر آتا ہے اسی ائم دبانا وہ سبمٹ
ہاں مجھے پتا ہے
اور ٹھیک ہو
بس شکر اللہ
چلو اللہ تعالی خیر کرے سب چلو اللہ حافظ ٹیک کیر
اچھا خدا حافظ ا علیکم
اوکے بائے بائے